ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے
ہاں جی ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ کیسے ہو
ہاں سب کچھ بالکل خیریت سے ہوں تم سناؤ
ماشاء اللہ ہم بھی بلکل خریت سے ہیں بس بیٹھی ہوئی ہو ں اور کھانا لائی
ہاں کھانا وغیرہ ہو گیا ماشاء اللہ بہت سوادشٹ کھانا تھا اور مزہ بھی آیا کھانا کھا کے
اچھا کیا پکایا تھا آپ کی امی جان
ہاں آج کچھ خاص نہیں تھا تھوڑے چاول وغیرہ تھے اور سبزی تھی اروی تھی اور دہی وغیرہ تو آج رئیس کھانا تھا
جی ماشا اللہ بہت اچھی بات ہے اور ویسے ہی نا شام کے ٹائم چاول وغیرہ یا دہی وغیرہ کھانا اچھا رہتا ہے
ہاں بلکل بلکل آپ نے بہت صحیح فرمایا
ہاں شام کے ٹائم کیا ہے سبزی وغیرہ ہو یا نہ ہو رائتا یا دہی ہو سادہ پراٹھے ہو
ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح فرما ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کیوں نہ جیسے کہ آج کا جو موسم چل رہا ہے اس موسم کے حساب سے ہمارے لیے فصل کیا ہے اتنی مہتوپورن ہے تو آپ اس کا موجو یہی رکھ لیتے ہیں
جی جی جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح سوچا آپ نے میں بھی یہی سوچ رہی تھی موسم کے بارے میں اب ویسے نا ہمارے یہاں پہ تو نا آج کل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور موسم بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بارش ہونے والی ہے
ارے بالکل بالکل ہاں بارش کا موسم مجھے بہت پسند ہے ماشاء اللہ کیونکہ یہ پرگتی کو بہت خوبصورت بناتا ہے کیونکہ اس سے ہی پرگتی ہماری ہری بھری ہوتی ہے صاف سچ دکھائی دیتی ہے تو یہی اللہ کی بڑای پر کرتی ہے تو بہت بڑھیا ہے ماشاء اللہ
جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے ہمارے یہاں پہ کیا بارش ہوئی تھی ابھی دس پندرہ دن پہلے تو نہا میں نہیں ایڈٹ دھا تھا میں گئی تھی اپنے کھیتوں پہ تو چاروں طرف ہریالی دکھائی دے رہی تھی ہرا برا دکھائی دے رہا تھا چاروں طرف اور اتنا سکون مل رہا تھا وہاں سے آنے کا من ہی نہیں کر رہا تھا
بالکل بالکل ماشاء اللہ کیا ہے کہ یہ جو یہ موسم ہے نا برس کا تو اس موسم میں چاروں طرف تازی شدھ ہوا ملتی ہے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے چاروں طرف اور چاروں طرف ہماری جو وہ باجرے کی فصل ہے تب وہ بھی لہراری ہوتی ہے تو یہ برسات کا موسم ماشاء اللہ کافی دلچسپ ہوتا ہے اور جو قدرت ہے نا تو اس کے حساب سے جو دیکھا جائے کہ برسات کے موسم میں قدرت اپنے آپ کو بہت سوارتی بھی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کہ ہماری قدرت نے سنگار کیا ہو
جی جی جی ماشاء اللہ بالکل اور ویسے نا ویسے آپ کو برسات کا موسم پسند ہے آپ کو تو پر نا برسات کے موسم میں نا زیادہ دقت رہتی ہے نہ تو کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں اور نہ شہروں میں اور گاؤں میں کیا ہے کہ بڑے بڑے گڈھے ہوتے ہیں تو کیا گڈھوں میں کیا پانی بھر جاتا ہے نا تو بہت زیادہ دقت رہتی ہے جانے آنے میں برسات کے موسم میں تو ہمارے یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی دقت رہتی ہے برسات کے موسم میں اور نہ جو گلیوں میں پانی بھر جاتا ہے گڈھوں میں ان میں بہت ساری مچھلیاں اور مچھر وغیرہ پنپ جاتے ہیں
ہاں بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے یہ بہت صحیح فرمایا میں نے بھی کئی جگہ دیکھ کا ہے جیسے کہ گاؤں میں کئی گڈھے ہوتے ہیں جیسے سڑکیں وغیرہ بھی جیسے کہ برسات کا موسم ہے تو کافی فی سڑکیں ہوتی ہیں ان پہ گڈھے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو وہ آنے جانے میں پریشانیاں ہوتی ہیں جو کئی ساری د دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ کوئی بھی انسان ہو اگر کہیں جا رہا ہے تو اس کی اگر بائک ہو یا ویسے بھی پھسل جائے تو اس کے سارے کپڑے گندے ہو جائیں یا کوئی بہن وغیرہ ہوتا ہے تو وہ بھی پھسل کر گر سکتا ہے تو برسات کے موسم میں یہ سمسیا رہتی ہے آنے جانے کی تو وہ لیکن ہاں ہمیں اس چیز پر دھیان دینا چاہیے اور سرکار کو بھی اس سڑک سمسیا ہے یا جو بھی ہے پریون آوجائی کہ تو اس پر دھیان دینا چاہیے تو وہ بہت اچھا رہے گا
ج جی جی ماشاء اللہ بالکل ویسے نا برسات کے موسم میں کیا کہتے ہیں گرما گرم پکوڑے ہوں آلو کے پراٹھے ہوں توونا کتنا اچھا لگتا ہے اور بھٹا ہو کھانے کے لیے تو برسات کے موسم میں یہ کافی چیزیں ہیں جو کھانے میں سوادشٹ لگتی ہیں
ارے بالکل ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بت صحیح فرمایا ہاں بٹا ہم نے تو ابھی کل پرسوں انی کھایا تھا میں ن بازار گیا تھا تو میں بھٹا ادھر سے لے کر آیا تھا تو اس سمے کا جو گٹا ہے وہ کافی سوادشٹ لگ رہا تھا جو وہ بٹا تھا ماشا اللہ بہت بڑھیا بٹھا تھا اور میں نے تو خوب کھایا تھا اور اچھا بھی لگا تھا ماشاء اللہ مجھے کھانے میں
جی بالکل اور جو گھر پہ آک پونجتے ہیں نا اتنا ٹیسٹ اس میں نہیں آتا ہوتا جو بازار میں کولاؤ پر بونجتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے بھٹا نمبو وغیرہ لگا کے برسات کے موسم میں بہت اچھا اچھا لگتا ہے وہ
وہ تو ٹھیک ہے بٹ کیا ہے کہ بٹا بھی جو وہ جیسے ہوتی ہیں نا ن کمکا ہوا جیسے کہدھ کچا ہوتا ہے تو وہ اٹا اک سوادشٹ لگتا ہے میں نے تو غریب گونجا تھا غریب بغایا تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا تھا باقی تو ہاں وہی ہے کہ ادھر وہ نمک مرچ وغیرہ لگا کے دیتے ہیں تو اس سے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے
جی بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نہیں بٹ جاتا ہے آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی جو گرمیوں وہا موسم ہوتا ہے تو گرمیوں کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ یہ فریج کا رکھا ہوا آم ٹندے پدارت ہوتے ہیں جیسے جیسے کہ لسی وغیرہ ہو گئی نیبو کی سکنجی وغیرہ ہو ان چیزوں سے کتنا سکون ملتا ہے گرمیوں کے موسم میں
بالکل بالکل ماشاء اللہ آپ نے صحیح کہا ہا گرمیوں میں تھوڑ رسی دے تازہ پل کھانا بہت ہی صحت کے لیے بہت ہی لابھ دائک ہوتا ہے اور ہاں بالکل گرمیوں میں تھوڑے رسیلے پھل جیسے جوسی میں پری میں لینی چاہیے اور مسالے یہ تو بہت اچھا اچھی آپ بات ہے آپ کی مجھے بھی گرمیوں میں جیسے موسمی ہوئے آم ہوئے تو یہ کھانا بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ
جی جی بالکل ماشاء اللہ اور ہو نا گرمیوں کے موسم تو میں ویسے گھومنے پھرنے میں نا زیادہ دقت رہتی ہے کیونکہ پردوشن وغیرہ اتنا کھیلتا ہے فیکٹریوں سے جو دھواں وغیرہ نکلتا ہے اور نہ سب سب سے بیسٹ ہے گھومنے پھرنے کے لیے سردیوں کا موسم آرام سے چاہے جتنے بھی کپڑے پہنو آرام سے گھومنے پھرنے جاؤ چاہے جیسا کھاؤ گرمیوں میں تو کیا ہے نہ تو کچھ زیادہ بھی نہیں کھا سکتے
ہاں بلکل بلکل جیسے کہ کھانے پینے کے حساب سے تو سردیوں کا موسم بھی بہت بہتر رہتا ہے کیونکہ ادھر کچھ بھی کھا پی لو تو آپ کو اتنا سمسیا کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا نہیں آپ کا اتنا پیٹ خراب ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہے سردیوں کا موسم ویسے موسم تو سارے ہی بڑھیا رہتے ہیں جو سمے ہیں اسی کے حساب سے ہمیں اچھے لگتے ہیں کیونکہ گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں تھوڑا آنے جانے کی سمسیا رہتی ہے وہ ٹھنڈے کی سمسیا رہتی ہے اور نہانے وغیرہ میں بھی سمسیا زکام سردی تو سمسیا تو کہتے ہیں کہ ہر موسم میں لیکن سردیوں کا موسم تھوڑا اچھا بھی رہتا ہے کیونکہ اس موسم میں آنے جانے کی سمسیا رہتی ہے باقی تو سب اچھا ہی رہتا ہے
جی ماشاء اللہ میرے کو نہ سردیوں کے موسم میں آپ نے دیکھا ہوا سردیوں کے موسم میں شام کے ٹائم میں رجائی میں بیٹھ بیٹھے بیٹھے مونگ پھلی کھاؤ آلو کے پاڑاٹھے کھاؤ اور نا ٹی وی دیکھو اور نہ صبح کی چائے ہو صبح کی دھوپ ہو سردیوں کے موسم میں صبح کی چائے ہو گرما گرم تو کتنا سکون ملتا سر
ہاں بلکل بلکل یہ آپ نے تو بہت اچھی بات کہی ہے مجھے بھی پسند ہے صبح کی جو گرما گرم سا چائے جو رجائی میں پی جاتی ہے تو ماشاء اللہ آپ بہت اچھی بات ہے یہ ہاں کیوں نہ بہت بڑھیا ہی ہے ویسے برسات کا موسم بھی کافی پیارا رہتا ہے وہ بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے تو ماشاء اللہ
جی ماشاء اللہ بلکل مجھے یہ تو نا سب سے بیسٹ س سردیوں کا موسم لگتا ہے اور جو بسنت رتو آتی ہے نا چاروں طرف پیڑ پودوں پر پھول پتی دکھائی دیتے ہیں ہریالی دکھائی دیتے ہیں وہ موسم نا مجھے بے حد ہی زیادہ اچھا لگتا ہے بسنت رتو کا
ہاں وہ بھی ماشاء اللہ وہ تو کیا ہے کہ خدا کی جو رحمت ہے قدرت ہے تو انہوں نے بنائی ہے تو ماشاء اللہ ہر موسم ہی کافی دلچسپ رہتے ہیں تو یہ بہت بڑھیا ہے کیونکہ جو کیونکہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا جو پرکرتی اپنے حساب سے کچھ کرتی ہے اور اللہ کا رحم ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ پرکتی ٹھیک ہے ان سارا میں دیکھنے کو ملا ہاں یہ بات تو ہے ہی ہے
جی ماشاء اللہ بلکل صحیح فرمایا اوراں ویسے ہی آپ کو کون سا موسم سب سے زیادہ پسند ہے
ہاں مجھے تو جیسے کہ برسات کا موسم بھی کافی اچھا لگتا ہے کیوںکہ اس موسم میں جو ہماری ہوتی ہے وہ کافی خوبصورت دکھائی دیتی ہے کیا کتنے خوبصورت منظر رہتے ہیں آپ جائیے کہیں پہاڑوں وغیرہ کئی جگہ گھومنے جائیے تو آپ کو دیکھے گا کہ پر کتنی خوبصورت رہتی ہے تو ماشاء اللہ مجھے تو برسات کا موسم کافی پسند ہے لیکن سردیوں کا موسم بھی اچھا لگتا ہے لیکن برسات کا موسم کافی دلچسپ رہتا ہے
جی جی ماشاء اللہ بلکل بس برسات کے موسم میں نا بس ایک ہی دقت رہتی ہے کہ جانے آنے کی دکت کہیں نہر وغیرہ ندی وغیرہ باڑھ وغیرہ آ جاتی ہے بس یہی دکت رہتی ہے نہیں نا برسات کا موسم سب سے بیسٹ ہے چارا طرف ہریالی وغیرہ کتنا اچھا لگتا
ہاں بلکل یہ سمسیا شا تو رہتی ہے برسات کے موسم میں جانے آنے کی بس جو بھی ہو وہ سمسیا تو ہے ہی لیکن کو کیا بھی کر سکتے ہیں بٹ ٹھیک ہی ہے برسات کا موسم
ماشاء اللہ بالکل مجھے نا آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
بالکل بالکل ماشاء اللہ مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا جی جی خدا حافظ